ہیلو جی کیسے ہیں آپ
جی اچھا آپ بتائیے آپ کیسے ہیں السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں ہاں بس ٹھیک آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی میرے گھر تو سب ٹھیک ہیں آپ بتائیے آپ کے گھر کے سب ٹھیک ہیں
ہاں ہاں جی بس ٹھیک تو آپ کس پہ بات کرنا چاہو گے
آج کل پولیوشن پہ بات کر لیتے ہیں فروٹس وغیرہ ہے پولیوشن ہے جسی میں بھی بات کر سکتے ٹیکنالوجی ہے
ٹھیک ہے جی پولیوشن پہ بات کرتے ہیں ہم
ہم
آج میں ایک مسلے کے بارے میں آپ سے پولیوشن کے بارے میں میرا خیال میرے خیال میں آج کے دور میں آلودگی صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک عالمی خطرہ بن چکا ہے انسان ترقی کو ترقی تو کر رہا ہے نیی نیی مشینیں بنا رہا ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں کو کی وجہ سے مطلب وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو ہی آلودہ کر رہا ہے
بلکل بلکل
سب سے عام آلودگی فضائی آلودگی ہے جو ہم ہوا میں مطلب گندگی وغیرہ پھیلاتے ہیں گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فیکٹریوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیس کوڑا کرکٹ جلانا اور درختوں کی کٹائی یہ سب ہماری ہوا کو آلودہ کرتے ہیں مطلب جب بھی ہم دیکھتے ہیں نہ ان جگہوں سے رہتے ہیں جہاں سے بہت ساری فیکٹریاں ہوتی ہے تو مطلب ان ان جگہوں کو پہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے
جی جی بلکل بلکل صحی فرمایا آپ نے آج کو پتا ہے آپ کو جب جیسے کہ آپ آج کل دیکھیے آپ آپ کو اور گھر رینٹ کا مل جائے گا بٹ آپ کو ہر گھر میں دو گاڑیاں ملیں گی ہی ملیں گی
جی بلکل جی بلکل
اس لیں تو کچھ زیادہ ٹریفک ہو چکا ہے
ہاں ٹریفک بھی اس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے پولوشن بھی پھر مطلب نا ہوا کا آلودہ بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے سب سے عام آلودگی یہی فضائی آلودگی ہوتی ہے انسان وہی ہو مطلب ہے جو مطلب اپنے آس پ پاس کے ماحول کو بھی صاف رکھے اسی طرح پانی کی آلود کی بات کرتے ہیں پانی کی آلودگی بھی ایک سنگین مسئلہ ہے بہت سی فیکٹریاں اپنا گندا پانی دریا اور جھیلوں میں چھوڑ دیتی ہے لوگ پلاسٹک خرچ کچرا پانی میں پھینک دیتے ہیں جس سے پانی آلودہ ہو جاتا تا ہے یہی پانی جب انسان استعمال کرتا ہے تو مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں صاف پانی زندگی کی بنیاد ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے لیکن بد قسمتی سے ہم خود اس خراب اسے خود خراب کر رہے ہیں
ہاں جی آپ سحی کہہ رہے ہیں آپ پتتا ہے آج آج کل کئی شہروں میں نا آپ کو پانی بچار رہے وہ بھی نا گندا پانی چھان کپڑے میں چھان چھان کر ان کو پینا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس صاف پانی پچ ہی نہیں رہا ہے اور نالوں کا ہم ندیوں کا پانی ہم نے خود گندا کر دیا ہے کوڑا ڈال ڈال کے
جی ہاں جی
تے بچارے وہی پانی چھان چھان کر پی رہے ہیں
ہاں جی اور یہی پانی جب مطلب انسان پیتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ سیدھے بیمار ہو جائے گا وہ ہاسپٹل پہنچ جائے اسپتال پہنچ جائے گا اس کے مطلب لیور وغیرہ میں پرابلم آ جائے گی زمین کی آلودگی بھی کم خطرناک نہیں ہے مطلب پلاسٹک کیمک کل غیر ضروری کچرا اور مطلب ہم زمین میں ایسی زمین پہ رکھ دیتے وہ زمین جو ہمیں خوراک دیتی ہے آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے ان چیزوں سے اگر یہی صورتحال جاری رہی نا تو مستقبل میں خوراک کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
اسی طریقے سے شور کی بھی آلودگی ہوتی ہے مطلب ہم جیسے سٹیز وغیرہ میں رہتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ گاڑیاں وغیرہ بہت اگر گھر رینٹ پہ ہوگا تو تو گاڑیاں دو تو ہوں گی ہی تو ان کی وجہ سے بھی شور وہ سیکٹریز کا بھی شور بڑی بڑی سیٹیز میں یہ یہ جو نائس کا شور ہے مطلب اس سے انسان کے ذہنی دماغ میں بھی اثر
بک بالکل آپ کو بتائے میں مین روڈ پر رہتی ہوں ہمارے یہاں رات تک شور آتا ہے رات تک ہم سوپ نہیں پاتے ہیں گاڑیوں کا اتنا شور آتا ہے بہت زیادہ گاڑیوں کا شور کبھی ٹرافک کا کبھی کسی چیز کا کبھی کچھ میں گیلری کا گیٹ آ کو بتایں بہت کم کھول پاتی ہوں کیوں کیکہ اتنی شو رہتا ہے میری بیٹی چھوٹی ہے وہ اٹ جاتی ہے شور کی وجہ سے
جی بالکل ایسا تو چلتا رہتا ہے مطلب اس چیز کی وجہ سے انسان نے اپنی پوری زندگی میں مطلب بہت پرابلمس بڑھائی ہے خود ہی نقصانات ہو گئے ہیں ہر کسی سائڈ سے ہم دیکھیں گے پلیوشن چاہے زمین کا زمین کی آلودگی ہو ہوا کی ہو کی ہر کسی سائڈ سے تو مطلب ہم نے خود اپنا ماحول خراب کر دیا ہے
جی بالکل بہت زیادہ ماحول خراب ہو چکا ہے پالوشن بہت زیادہ ہے آج کل اتنی تیز ہارن کی آواز بجاتے ہیں وہ ہارن بجاتے ہیں وہ ابھی آپ کو دیکے تیز ہارن بجا رہے ہیں ہلکے بگا سکتے ہیں پر یہ لٹ بات ہیں آپ دو منٹ تک تین منٹ تک
جی بالکل اس مسئلے کا حل صرف حکومت کے پاس نہیں بلکہ ہر فرد کے پاس ہے مطلب ہر کسی کو اپنی لیول پہ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اگر ہر انسان اپنی مے داری سمجھے سڑکوں کو پر کچرا نہ پھینکے پلاسٹک کا استعمال کم کرے پانی ضائع نہ کرے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائے تو ہم ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں خاص طور پر نوجوان جو آج کے ہیں نا اس بارے میں شور پیدا کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے مستقبل انیں کا ہے اگر آج ہم ماحول کو نقصان پہنچاتے رہے یہ تو آنے والی نسلیں اس کا خامیازہ بک بک بکتنے کو تیار رہیں گی
بالکل آپ کو بتیں آج کل نا بچے اتنے ساؤنڈ تیز کر کے گانے سننے کی ان کو ہیبٹ بڑھ چکی ہے اگر اپنے روم میں جائے تو ان کو ساتھو روم میں پوری آواز جائے گی کہ کون سا گانا چل رہا ہے کون سا نہیں
جی بالکل یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے آج کل بچے اتنے اڈکٹڈ ہو گئے ہیں فون کو مطلب ان ان کی ان کا جو جو ڈیولپمنٹ تھی نا ڈیولپمنٹ کی ایج وہ تو پوری ختم ہو گئی ہے
وہ تو ہے ہی اس وجہ سے اس وجہ سے بہت لوگ اتنی چیز شور کرتے ہیں بہت شور کرتے ہیں میوزک کا ساؤنڈ اتنا ہوتا ہے کہ دوسرے والے کو پریشانی ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے وہ اپنا میوزک اپنا انجوائے کرتے ہیں بہت زیادہ
بالکل ایسا تو چلتا رہتا ہے مطلب اس کو تو مطلب آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں پالوشن مطلب اس ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ ایمانداری ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے دولت شہرت اور کامیابی اہم ضرور ضروری ہے لیکن اگر ان کے ساتھ اچھا کردار نہ ہو تو ان کی کوئی حقیقی قیمت نہیں رہتی اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایمانداری کو جگا دے کیونکہ سچائی اور دیانت ہی وہ بنیاد ہے جو جن پر مضبوط شخصیت اور مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے تو ہر کسی کو ایمانداری سے اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے آس پاس کو صاف رکھنا چاہیے لیکن آج کل کے لوگ نا اس سب میں دھیان بالکل بھی نہیں دیتے ہیں ہر
الاباز شور شرابہ پالوشن آپ کو بت اگر ہم نے کوئی چیز لینی ہے تو ہم بھی گاڑی سے ہی جائیں گے ج راستہ پانچ منٹ کا ہو وہ اور ہم جائیں گے گاڑی سے ہی
جی بالکل یہ تو چلتا رہتا ہے ایسے تو مطلب ہم نے خود ہی اپنے معاشرے کو خراب کیا ہے
آپ دیکھیے اب ہمیں کوئی چیز جانی ہوگی ہم گھر سے اپنا کیری بگ لے کر نہیں جائیں گے ہم لے کر آئیں گے کچھ ہم بھی کرتے ہیں ب کچھ کر رہے ہیں کچھ ہم بھی کر رہے ہیں پال لے کر آنا جو ہم بہت زیادہ پتا جلائیں گے اتنی گندی وہ نکلتی ہے اسمیل ت نکلتی تارے شریر کے لیے بہت ز خراب ہے وہ
جی بالکل جی بالکل
جی جی ہمیں یوز کرنی ہی چاہیے اگر کوئی دھ تو ہم بک کو صاف کرنا چاہے کہ ہمیں نہیں چاہیے تھوڑا چیز ہم گھر سے کیری بیگ کپڑے کی بیگ لے کر آئے ہیں
جی میں میرے خیال میں آلو گی کی سب سے بڑی وجہ انسان کے کی لاپرواہی ہے ہم اپنے فائدے کے لیے قدرتی ت بس سائٹ استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کی حفاظت کے بارے میں میں نہیں سوچتے ہم درخت کارڈ دیتے ہیں مگر نئے درخت لگانے کی فکر نہیں کرتے ہم پلاسٹک استعمال کرتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ماحول میں کتنے سال باقی رہتا ہے اس مسئلے کا حل صرف مطلب ہر کسی کو دیکھنا ہے
جی جی جی بالکل بالکل
سب سے عام عد جی جی
ہاں جی بتائیے بتائیے بس آپ بتائیے بہت زیادہ آج کل پولوشن ہاں جی پولوشن کا ہمیں بھی تھوڑا بہت دھیان رکھنا چاہیے بٹ ہم بھی آئندہ دھیان رکھیں گے کہ ہم اپنے گھر سے ڈ لے کر جائے پ کا یوز نہ کرے تھوڑا ساؤنڈ ہم بھی ہلکا سنے اور بچوں کو بھی ہلکا ساؤنڈ کہیں گے سنو
جی بالکل جی بالکل ایسے تو مطلب زمین کی آلودگی بھی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے روزانہ بے شمار پلاسٹک کیمیکل اور کچرا زمین پر پنکا جاتا ہے مطلب ایک اور مطلب ہر کسی میرے خیال میں آلو د سب سے بڑی وجہ انسان کی لاپرواہی ہو سکتی ہے
جی جی بالکل بالکل
ہاں
چب یہے ٹھیک ہے ہم رکھ سینٹ لگتا ہے کوئی آیا ہے بارہ ب آ کو کرتے ہیں پانچ منٹ میں کال اوکے آپ سے بات کر کے ہمیں چل گا
جی جی اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ